السلام وعلیکم السلام مما ٹھیک ہے
الحمد للہ شکر اللہ کا آپ سنائے آپ ٹھیک
بس بس دعا دعا بچے ٹھیک ہے
ہاں ہاں الحمد للہ ٹھیک بچوں نے بہت تنگ کیا اب چھٹیاں ختم تو ہوتی ہے ان کی
اب کیا ہے کل ایک دن تو پرسو سے سارے فری ہے
ہاں دیکھیں گے اب میں موسم کیسا کیا رہے گا تو مجھے لگتا ہے لیکن منڈے سے اب ان کو جانا ہوگا
اسے کیا نا فضول میں ہی آپ دیتی برابر ایک ہفتہ
پھر اگر موسم ٹھیک رہتا پھر کل کو اس کو پک سوال کرتے نا بنا سوچے سمجھے دیتی ہیں چھٹیاں اسی لیے مہ تین ہی دن لیے ہوں گے اہ ہوئی آپ کو طاہرہ سے بات
ہاں
ٹھیک ہے
ہے ٹھیک ابھی وہ جا رہی تھی کوٹ کے پا کوٹ
اچھا آپ کہاں ہیں یہاں ہی کہ
اتنی اس نے مطلب اس نے اتنی بات ہی نہیں کی اس نے بولا میں بہت مشکل میں ہوں
اللہ تعالی رحم کرے اس پر
بچے ٹیک ہو رہا ہے مجھے بہت فیل ہو رہا ہے اب اس بچاری کا
نہیں فیل تو مجھے بھی ہو رہا ہے بہت بٹ جو یہ مینجر کہہ رہی نا اس دن جب اس نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ تو یہ کہا یہ بولا اگر وہ مینز ایک اچ اچھی لڑکی ہے ماشاء اللہ وہ مینز تو اپنی عزت کا سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھتی اسس کو اسی ٹائم وہاں سے جانا تھا
یہ ہے نا مگر وہ بات اس کو میں نے اس ٹائم بولا بھی تھا مت مانا اس نے
اگر ونس تھوڑا سا کیونکہ ان کو بھی پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ مینس وہ کہتی ہے یہاں سے کہ میری بھابیاں ہے یہ ہے تو کسی کی بھابیاں نہیں ہوتی یہ نو ڈاؤٹ بھابیاں کبھی اپنی بہن جیسی نہیں ہونگی لیکن پھر بھی اپنی سیلف ریسپیکٹ کو مطلب اپنی بھابیوں کی ضد پر بھائیوں کی ضد پر یا اس ایک ضد پر اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ایسے ہی گنوا دو گے
اب ان کو کرنا تھا ا آپ کو کیا ان دونوں بہنوں کا تھا نا اب ایشو ان کو ایک جگہ مکان لینا تھا خدا کی قسم وہی سیٹل ہو
ڈ پاس ل ت تو مکل ٹینشن ہی ہی ختم ہو توا
باہر ہی کیوں انوسٹ کیا حبیر کی ماں ہے اس نے نہیں لا لیا اپنا مکان
ہاں اس کی ہاں نہیں تو کیا اس نے لیا نا لیکن اس کو ہے نا ان کو ہو گیا یا ان کا یہ ڈائواس بھائی ہے سو اس کا
ڈائیوس تو نہیں ہوا ہے لیکن وہ مت دیتا ہے ڈسیک پھر سب وہ رکھے
اب یہ ہے نا کہ وہ مینز اچھ چھے پوسٹ پہ ہے اس کی اس کے ہسبینڈ نا بائیس کے بابا ہے نا مین اس لیکچر کا ہے کیا ہے اچھا کماتا ہوگا اس وجہ سے اس کی مینس اتنی فارخ نہیں بکی مجھے کہا اس نے منشا نے اس کو کیا ہے سیلری اسی کی نا کہ ہسبینڈ کو
ار نہیں ہوبیر ن ب باہ اس میں سارا سونا بیچ کے اپنا مہکا لیا
اچھا اچھا ٹھیک
پتی کا اس نے مندر رکھا ہے کمر وای میں
اچھا نہیں اس نے آپ نے جو اس نے بھیجا ہے اس نے تھا ہے میں نے اس نے زمین لیا ہے نا
ہاں
اب بناتے کہیں پہ ایک ہی کمرے میں ماں بہنے دو ماں باپ بیٹھتے تو ان کو بھی اچھا اچھے سے جیننے دیتے ان کی بھابھیوں کیونکہ وہ تو اب ان کو بھی ٹینشن اٹھائے گی لیکن ایک بات کہوں وہ سی جی نہیں سی جی مت ہے وہ
مسلا ہے نا وہ
ہاں ہاں اس کو یہی پرابلم ہے لیکن مجھے بہت فیل آ میں بیگ میں ہی کہوں کہ اس کو فون ایسے ہی ایس نہیں ا پگوں میں کو اس کوئی جس کو بھی اس نے فون کیا ہوگا نا اس نے صاحب کو یہی کہا ہوگا
پھر سےاب کو پاتا ہوتی لیکن ہمارے منہ
ہاں ہاں وہ تو ہے اب میں اس کو بر میں کروں گی فون پولھوں گی کیا ایک بار بھی فون نہیں کیا وہی پڑھوں گی تو
اب نہیں آج کرنا اس کو شک ہو جائے گا نا
میں ب میں دوپہر کے ب شام کو کروں گی جب مجھے فرصت ملے گی جب مجھے یاد رہے گا
یہ آ بولا یہ سبنی نے مجھے بولا تھا وہ ایپ آپ نے کیا ڈاؤن لوڈ وہ پھر میں آپ کو کال کرتی ویسا ہی ولو کوہے نہ
اس کوکچھ
اس کو میں نے بونا نا ایپ پہ ڈاؤن لوڈ کرنا مجھے کازن نہیں بولا
اچھا اچھا ٹھیک
کب آؤگی تو ضرور اچھی لگے گی
اں ہاں ہاں مجھے مان میں آتا ہے کہ نہیں چھوڑو یہ بات اب اب دیکھیں گے اور کچھ پتہ ہے مصطفی کو ہے نا یہ ان کو تھا نا یہ نا یہ مالک اپپلییکیشن چیپٹر کمپلیٹ کرنا
کمپلیٹ کہاں تھا
کر نا تھا یہ لکھ کے تھا نا کیا لکھ کے تھا پرییکٹس اگین پرییکٹس مت انہوں نے ایگزام میں مت تو ان کا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا جب نا ان کا ایگزام ہو گیا ہے اسی وجہ سے مت کہ اچھا آپ مجھے یہ دیکھنا آپ دیکھنا مصطفی کی کلاس میں سب سے آب سے ٹاپ کس نے کیا ہے وہ دیکھنا مجھے بتانا
ٹھیک
یاد کر کے کیا
وہ کہاں سے دیکھوں گی آپ تھوڑی اس ٹیچر سے میری بات ہو رہی ہے جو بولتی تھی مجھے جسے چھوڑا ہاں نہ نہ اس نے چھوڑا نا آپ
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک توایبا مت بات ہوی سہ بس
پار سو وہی اسی کا ہ توئے بس بھی سابا سابا کو تھا نا وہ سویلنگ اس کو گٹنوں میں تھی تو اسی نے فون کیا تھا
اچھا آپ خیر ٹھیک ہو گئی ہے مصبال رکھے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئی ہے
ہاں اس کو گٹنوں میں پانی جمع ہو گیا تھا
ہو خدایا آپ کیا ہے
اب گئی ہے اس کے پاس ارشاد تبسم کے پاس
اچھا ٹھیک
تو اب اسی کا کچھ اس نے ٹیسٹ رکھے ہوئے میڈیسن کچھ
میں چاہوں گی مجھے لگتا ہے کل یہاں گھوشیا ہاسپیٹل میں بھی یہاں میں بولوں گی مجھے گھٹوں میں دارد نہیں ہے لیکن وہ تھوڑی سی چه مینز وائبریشن نہیں ہوتی ہے آہستہ آہستہ کی وائبریشن جیسے وہ ہوتی مجھے وہاں پہ اور مجھے مینس ان کو اسٹریچ کرنا اچھا لگتا ہے میں جاؤں گی اگر مجھے صاحب جی نے مان
مجھے ریسٹ کرنا اچھا لگتا ہے
مجھے بس سونا اچھا لگتا ہے سونا پتہ ہے پیسے ہم لوگ تھے نا چمکی علیم سویرے جا گیا وہاں مجھے نیند تھی میرے ساوا ساتھ تھے یہ کہہ رہے ہیں مجھے مما اٹھوناا مجھے لگا ابھی سو بہت ہیں آپ مجھے نماز نہیں پڑھنی تو اس وجہ سے میں اسے بات کر رہی ا نا سوئی تھی ماما اٹھوں نہا دھو دیکھو سب اٹھ گئے آنٹی وہ شیان اٹھ گئے تھے اب یہاں سے اور واپس ہوئے تھے علی میں مصطفی اصحی دیکھو ممس دیکھو یہ توہ اٹھگئی ہے اٹھو نا اپ خراٹے مار رہی ہو مما م ابان ٹائم بھی کا ساتھ بیس تھی سوچو نب ابھی کیا کر نہیں ماما چولو نا سب اٹھ گئی بس اچھا چلو پھر میں بھی اٹھ گئی
ک بجنا
لائٹ ہے بجلی ہے آپ کو اس ٹائم
بجلی تھی لیکن ہمیں کچھ ہو گیا ہے ہمیں لائٹ ہی نہیں اپر سے گرمی زیادہ
نہیں آج پھر بھی اچھا موسم ہے فی الحال ابھی تک ابھی مجھے نہیں جب میں کام کیا تب مجھے بہت گرہمی ہو گئی میں نے اور اس نے نا پنکھا بھی چھوڑا اس ٹائم صاحب جی آئے اس نے باندھ کیا مجھے دو منٹ رکھنے دو نا یہ کھلا ہی میں پہلی یہ کر تی آرام سے بیٹھتی ہوں ابو نفر خدا کے حوالے اس کو کہاں پہ جانا تھا
اپ کو پتہ ہے میرے کو تاحیرا نے کیا کوسچن بولا وہ لیتا ہے لگ بھگ سکس ٹی تھاؤزنڈ
کون یہ عمر وہ جھوٹ بول گئے مجھے مانشاہ نے کہا وہ کیا اس کے م اس کے باپ نے عمر کے باپ نے کہا تھا پتہ نہیں شاید مانشا کے باپ کو کیا بولو وہ کیا کماتا ہے پندرہ ہزار کماتا ہے اس میں وہ کیا کرے گا نو دس سو ہزار اپنی بیوی کو ہی دیتا ہے نا کچھ ڈسپیوٹ تو وہاں کیا بچے گا
ہاں وہ تو ابھی نہ
ہاں یہی کھا مجھے اس نے بسم اللہ کیا ہوا علیم علیم کیا کیہ اس نے آپکو علیم
اس کو لگی
نہیں یہ باائیون میں لڑائی ک ن یہ کرتے ہے نہ ایسے ہی پریش
ا بولا میں بعدمی فون کروں گ بھی میں فی الحال جی وہ جا رہی تھی نا کوٹ کے سایڈ سے بولا میں بعد میں گی تو
کیا کیا اس نے آپ مجھے بولو میں اس کے ابھی مزہ چکھاؤں گی بال کھینچے آ سبا میم صاب سن رہی ہے اپ دیکھو اس کو کیا کرے گی اسکول میں آپ میں بھی تو ابھی کیا کہو نگی وہ سب ہے نہ میں بھی اسکے صرف اسکول میں کیا کریگی گرمی
گرمی نے مارڈالا
ہا ہاں میرا دل جیسے اداس ہو گیا یہ بات سن کے انے پریشان اللہ کی قسم ادروائیز میرا موڈ اچھا تھا لیکن آپ نے ابھی بات کہی نہ میرا دل بہت اداس ہو گیا
اس نے اپنی زندگی کے ساتھ خدا کی قسم
تو وہ اپنے ہاتھو اس نے کیا دیکھو وہ نگہت آغا دیکھو گی نا کیسے چڑھی ہے ٹینکی دھونے یہاں سے مجھے اس خود سیدھے سے پتا ہے بال کھولے ہے کھولے
آگئی ہوگی اس کے لیے جیم میں کیا یہ ویڈیو چڑھاتی ہے
مجھے کہاں ہے وہ اسنیپ چیٹ پہ ہے
پر سنیپ پے مجھے سیدھے چڑھاتی اتی ہے پینٹ کچھ پتا نہیں کیا پاگل پن ہے
اس ٹائم بھی یہ منس نڈو پٹاک ہی نہیں ہے مجھے مجھے لگتا ہے ان کو کیسا یہ یہ ان کا نہیں جو بھی ہے وہ کرتے ہیں نا کام دوپٹہ اٹھا کے یہ ان کو کیس سر
چلو میں کرتی ہوں مجھے مما بلا رہی ہے ہاں
چلو ٹھیک ہے ٹھیک
چلو چلو
چلو بیٹھو خدا کے حوالے
چلوونگی